ہ ڈ ٹڈ السلام علیکم وعلیکم السلام
کٹا شری
الحمد للہ
کیسے مزاج ہے
ہیں آپ الحمد للہ اب کیسے ہیں گھر پہ کیسے ہیں
سب الحمد للہ سب اچھے ہیں سب ٹھیک ٹھاک
یہاں پر بھی سب اللہ کا فضل ہے
اچھا
سب ٹھیک ہے
ہ ابھی ابھی باہر آ کے کھڑا میں
اچھا
اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے کہ پوچھو مت
ہاں معلوم پڑا
بنگلور میں ہاں
ہ ہوں
ہ تو تمہارا کیسا ہے ماحول
صرف ہوا ہے ہوا ٹھنڈی نہیں ہے
ٹھنڈی نہیں ہے اچھا
صرف ہوا چل رہی ہے تھوڑی بہت اگر باہر نکلیں تو ہوا چل رہی ہے
اچھا
ہوں اتنی ٹھنڈی ونڈی کچھ نہیں
اچھا کھانا وانا ہو گیا
ہاں ہوا آپ کا ہو گیا
ہ ہاں ہو گیا
کیاھایا
ہ ہم نے کھایا ہ کیا کہتے ہیں وہ
ابھی کھائےائے ابھی یاد نہیں ہے
نہیں وہ جو وہ راگی میں جو بناتے ہیں نا وہ کھائے تھے ہم لوگ
اچھا
اس کو ایک ایک جگہ میں ایک ایک بولتے ہیں تو تمہاری جگہ میں کیا بولتا ہے ہمیں نہیں پتا اس لیے سوچ رہا تھا کیا آخر اس کا نام ہے کیا بول کے
ا ہوں ہ
اچھا ملیٹس جس کو انگلش میں بولتے ہیں انگریزی میں جوار باجرہ راگی وغیرہ میں جو آتا ہے نا
ہاں
تو وہ بنائے تھے اس کے ساتھ میں گوشت ا بھال بنائے تھ
اس میں کیا روٹی بنائے تھے یا دوس ا بنائے تھے یا چاول کی طرح بنائے تھے
ہوں پتاہ نہیں کیا کہتے ہیں بال کی طرح بنائے تھے ہ
کہتے ہیں ملٹ راگی سب رات میں نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ جلدی سے ہزم نہیں ہوتا نا اس لیے اس کو دن میں کہنا چاہیے
رات میں کہاں کھائے تھے مغرب میں کھا لیے تھے تھے تو ابھی رات ہوگئی نا ہ ہوں شام میں کھا لیے تھے ہم لوگ کا
ہ تو ٹھیک ہے وہ کھانے کے چار گھنٹے بعد تک ا کچھ بھوک بھی نہیں لگتی ویسے بھی اور سونا نہیں چاہیے
ہاں بالکل کچھ نہ کچھ
راگی باجرا سب
ہاں کچھ نہ کچھ حرکتیں وغیرہ کرنا چاہیے چلنا پھرنا ٹہلنا وغیرہ کرنے کے بعد میں ہ بالکل اور آپ نے کیا بنایا تھا
ہم نے آج مچھلی بنائی تھی ہم نے دوپہر میں
اچھا
وہی تھوڑی تھی وہی رکھ لیا اور رگ ساری روٹی اور آلو کا چکنا بنایا تھا اب ہم نے
ابھی بھی آلوو ہاں ابھی بھی آلو استعمال کرتے ہیں آپ لوگ
ہمارے یہاں آلو بہت استعمال ہوتا ہے
نہیں نہیں کرنا چاہیے آلو کو ش ککر کو مدے آٹے کو میدا کیا کہتے ہیں مرکن میں دیک کو چاول کو نکالنا چاہیے کچن سے اگر اس کو نکالیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں اگر وہ ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہی استعمال کرتے ہیں کو دوسری چیزیں استعمال نہیں کرتے او
اچھا نہیں ویسے بھی شکر کا تو میں نے بہت کم کر دیا ہے استعمال پہلے جتنا کرتے تھے اتنا نہیں ابھی ہم تھوڑا گڑ بھی لے لیتے ہیں اور آنے جانے والے مہمان ان کے لیے شکر بھی لیا کرتے ہیں جب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کا ح استعمال تو بہت جیسے مانو آدھے سے بھی کم ٹوینٹی فائیو پرسینٹ صرف پچیس فیصد ہی استعمال کر رہے ہیں ابھی
اچھا
ا باہر کی مٹھائیاں بھی کم کر دی ہم نے
اچھا بہت اچھی بات ہے ہاں میں دیکھتا تھا نا بہت مٹھائیاں ہوتی
ہاں نہیں باہر کی مٹھائیاں بھی نہیں ہے تھوڑا بہت کھانے کے لیے وہی اسنیکس کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کھارے ویسا لے لیتے ہیں یا گھر پہ بنا لیتے ہیں لیکن باہر کا بہت وہ بھی صرف پچیس فیصد ہی استعمال کرتے ہیں جب کبھی کوئی مہمان آئیں گے آ رہے ہ ہ کہ مہمان نوازی کے لیے تھوڑا باہر سے منگا لیتے ہیں
ہم مہمانوں کو بتا کے دیتے ہیں ہمارے یہاں گڑ کی چائے بنتی ہے چ شکر استعمال نہیں کیا ہاں شکر ہمارے یہاں استعمال نہیں کی جاتی بولک وہ جو سمجھ ہیں وہ بہت خوشو کے لے لیتے ہ چلو اچھی بہت اچھی بات ہے بل کے ہوں
ہوں یہاں پہ کیوں سب کو معلوم کرائیں پتہ نہیں کیا سمجھیں گے لوگ کچھ اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا یہاں کے لوگوں کے لیے اتنا وہ کیا کہتے ہیں صحت کے
ہاں صحت کے لیے اتنے اتساہت نہیں ہے
ہاں وہ بھی نہیں ہے نا اس لیے ہم کچھ بولتے نہیں اس لیے اگر کہیں کہیں کوئی سے آ جائے تو ہم جیسے چلتا رہ آیا ہے ویسے ہی دے دیتے ہیں بس ہمارے گھر کے استعمال کے لیے وہ چیزیں
استعمال کرتے ہیں ہاں نہیں وہاں پہ گرمی بھی بہت رہتی ہے نا تو آدمیوں وہ جو حاضیم کا جو یہ ہے بہت فاسٹ رہتا ہے تو ہضم ہو
رہتا ہےس ہی
ہاں بہت چلتے پھرتے لوگ رہتے ہیں اور بہت محنتی لوگ ہیں ادھر کے تو محنتوں میں وہ فرق نہیں پڑتا جو گھر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں ایک جگہ ٹہر کے کام کرتے ہیں ا بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں تو
اس سے زیادہ یہاں پہ سب سب سب کھاتے ہیں راگی ملیٹس بھی استعمال کرتے ہیں گیہوں چاول بھی ترکیاں جان کتنی کتنی کیسی کیسی ترکاریاں اور سارے فروٹس پھل پھلاریاں بھی استعمال کرتے ہیں بھجیاں بھی استعمال کرتے ہیں روز روز بھاجی بنتی رہتی ہے روز روز ترکاری کھاتی ت لوگ
اچھا
ہ گوشت تھوڑا کم ہی کھاتے ہیں جتنا آپ آ کی بستی میں لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے کم ہی کرتے صرف نام کے لیے اس چمال نام کے لیے تھوڑا تھوڑا رہتا ہے اس کے ساتھ ترکاری بھی رہتی ہے
ترکاری رہتی ہے اچھا
ہوں سبزی سبزی روز لوگ استعمال کرتے ہاں وہاں کے لوگ سبزیاں بہت
سر بہت کم بہت کم استعمال کرتے ہیں اور گوشت تو ہمیشہ چاہیے ہر دن چاہیے کم از کم دو پہر میں چاہیے یاپ پھر شام میں تو چاہیے ہی چاہیے ہ
اور یہاں دھوپ رہتی ہے نا جلد جلد دھوپ بھی لگ جاتی ہے ادھر
ہاں
تھوڑے گھر میں گھروں میں تو چار وقت کھانا کھاتے ہیں ایک بجے کھا لیا ناشتے ہو گیا پھر ایک بجے صبح سے پاس رہتے ہیں نا لوگ آٹھ بجے ناشہ پھر ایک بجے کھانا پھر چار بجے کچھ نہ کچھ پھر سات آٹھ بجے ایسے چیلتا رہتا ہے
پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لو لوگ موٹے نہیں رہتے جہاں جس ج جیسا یہاں پہ رہتے ہیں
ہوں اور بہت وہ کیا کہ ہیں ہیلتھ کانشیس بھی ہوتے ہیں صحت کا خود خود اپنی صحت کا آپ خیال رکھ لیتے
خیال رکھتے ہیں ہاں
ہوں اگر کچھ تھوڑی سی بھی کمی پیشی ہو گئی تو جتنا پرہیز ہاں وہی تو وہی
ہ بہت آرام آرام پسند لوگ ہیں کھانا اچھا اچھا ہونا چاہیے ہاضمے کی بات تو سیکینڈری ہے صحت مند بنانا بھی سیکنڈ سیکنڈری کا ہے اس میں مل ہے سیکنڈری
وہ روزمرہ زندگی کے وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی صحیح سے استعمال نہیں ہوتے ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں ہر بار گاڑی استعمال کرتے ہیں
صرف پیسوں کے پیچھے بھاگ کے وہاں وہ سب نہیں کرتے صرف اپنا کام کرو کھاؤ پیو مست رہو بس
ہاں
ہوں تھوڑا کچھ بھی ہو جائے تو سیدھا ڈاکٹر کے پاس بھاگو
ہاں
ہ اتنا کرتے ہیں ادھر کے لوگ
ادھر ایسے نے اپنی صحت کا خ بہت اچھا اس خیال رکھتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی کمی پیشی ہو گئی نا صحت میں تو جس چیز کے لیے پرہیز بتا رہے ہیں بتایا ڈاکٹر نے یا خود سے تھھان دیا ایک ایک بار کہ یہ نہیں کھانا ہے تو وہ نہیں کھائیں گے
نہیں کھائیں گے
گاڑی کے ہوتے ہوئے بھی پیدل چلتے جاتے ہیں پیدل چل کے آتے ہیں کہیں کچھ ضرورت ہے یا دو لوگ جا رہے ہیں یا بہت ارجنٹ ہے تبھی گاڑی اٹھائےائے اور جتنا میں جانتی ہوں ہ بہت عمر رسیدہ لوگ بھی رہتے ہیں ادھر سٹیز میں اتنی عمر والے نہیں رہتے
شہروں میں اتنی عمر تک نہیں پہنچتے وہاں میں بھی وہ ایک خریے پہ گیا تھا کہیں ایک تو بہت چھوٹا کھرییا سمجھو کہ شہر کے بہت دور تھا ا تو وہاں جا کے کہ ایک بڑھیا کو دیک کے بہت خوشی ہو گئی ماشاء اللہ اتنے سال مطلب چلتی پھرتی بہت بوڑھی ہو گئی پھر بھی چل پھر کے کم کر رہی ہے بہت ہاں بہت اچھا لگا دیکھ یک یہاں پر شہروں میں ہاں شہروں میں دیکھنے کے لیے نہیں ملتے اتنے میں امر رسی د لوگ
ہ کم عمر میں ہی ہاں
کم عمر میں پتاہ نہیں کیا کرتے شاید گاؤں واپس چلے جاتے ہوں گے ک کس کو پتا اتنے بوڑھے لوگ تو دکھائی نہیں دیتے یہاں پہ ٹھیک ہے ہ ٹھیک ہے میں پھر کال کرتا ہوں تھوڑی دیر میں
اچھی اچھی بات ہے ٹھیک ہے خدا حافظ کار آک بیھا تو